ہلو
ہیلو السلام علیکم
بور کیا حال ہے
پڑے ہیں اور بتائیے
ٹھیک ہے خیریت ہے سب آپنی بتائیے
ہمارا بھی ٹھیک ہے گھر والے سب میں
ہاں سب محفوظ ہے اللہ کی بادت ہے ب اللہ کی دعا ہے اور اپنے بتائیے سب گھر پریوار سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے چل رہا ہے
اچھا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں
نہیں
اچھا تو کھانا کھا لیے بھی ابھی نہیں
آان ہونا ہو
اچھا
چمتکار کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ
سماچار ہاں سماچار سہار کے بارے میں بتائیے ہمیں اس کو جانکاری مل جائے گی
چمتکار چمت پ جارد
جناب اچھا اچھا بتائیے تھوڑا ہمیں بھی جانکاری ہو جائے گی
تاریخ میں چمتکار ہوتا ہے ایک ایسا لقظ ہے
ہاں ہاں
جی سر
جار ہاں ہاں صحی پتا ہے چ کبھی میلے میں گئے ہیں آپ میلے میں گسیے
ہاں ہے ہے
ہاں وہاں پر دیکھیے چمتکار کو توب جادو لوگ دکھاتے ہیں وہاں پر جیسے دکھاتا ترنت وہ کہیں پھول لے آتے ہیں کہیں دودھ لے آتے ہیں
ہاں وہ جادوگر ہوتے ہیں مطلب
وہ جادوگر ہوتے ہیں مطلب وہ کچھ ہمیں لگتا کچ وہ کے اندر کچھ کوالٹی ہوتی وہ سیکھے ہوتے ہیں
ہاں بنا سیکھ کر کون کر سکتا ہے
ہوتی ہے بس وہ ترنت اسے کر دیتے ہیں ویسے نکال نہیں پاتے بس کچھ ان کے پاس رہتا ہے کچھ جگاڑ اسی سےے کر دیتے ہیں
ہاں ہوگاا اچا ااں تو یہی دور میں گئے ہیں مطلب محرم ہوتا ہے جو عید
ہاں ہمے یہاں پاس میں وہ لگتا ہے اڑس ملا لگتا ہے ارس ملا وہ رات میں لگتا ہے وہ رات میں لگتا تا ہے دو تین دن ہاں پانچ تین دن تک رہتا ہے چار وہ بہت اچھا رہتا ہے تو رات رہتی ہے موسم بھی ٹھنڈ رہتا ہے لوگ وہاں پر کافی زیادہ لوگ جٹتے ہیں آدمی بہت اچھا لگتا ہے
ہاں قوالی بھی ہوتی ہے بہت دور دور کے کلاکار آتے ہیں جیسے دور دور سے آتے ہیں لوگ
چمتکار جو ہے
ہاں ہاں ہاں
اسے جیجہ کہتے ہیں ایسا کچھ شک میں سائنس کے دائرے سے باہر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر م مذہب جو ہے ادھر تو جو ہوتا ہے آھا کسی نہ کسی روپ سے چمک
ہاں ہاں ہجو بغان رہ ہیں ہاں
ایسا بہت ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے صرف انسان ہی ذہن کا
ہاں ہاں ہاں
اچھ اچھا کار ہوتا ہے
ہاں
ویسے نا پانی میں آگ لگ جائے
ہاں ہاں
تی
تو
چمت کار کرگئے
جو کہتے ہیں مطلب صرف اللہ کے بھیجے ہوئے نابیوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے مطلب اس کا مقصد دنیا کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں اسلامک تاریخ میں کئی مشوروں کا ذکر ملتا ہے مطلب حضرت ماسہ ایک تھے مطلب جو تھے جا جب حضرت موسا نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو ایک بڑا جگر بن گیا
ہاں
ہاں اور جب انہوں نے لاٹھی دریا یہ نیل نیل ندی میں ماری پانی کے بیچ راستہ بن گیا
اچھا
ایسا مانا جاتا ہے اور حضرت ایک عیساے اس نے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیا مردوں کو زندہ کر دیتے تھے ہاں کو کون کہ مریضوں کو مجھ کشٹ روگ ہوتا ہے ان کے بے کو محض چھو کر ٹھیک کر دیتے تھے
ہاں ہ لیکن مطلب بہت اچج
ہاں اور ایک اور تھے سف ا قمر تھےمر حضرت محمد
ہاں ہاں
یہ مطلب اشارے پر آسمان میں چاند کے دو ٹکڑوں کو قائب کر دیتے تھے
ہاں
ہاں ان کے علامہ اسلام میں قرآن مجید کے سب سے بڑا مطلب ٹائم ہی ہے موجے جا مانا گیا ہے اور کرامات تو ایسا ہے م جب کوئی غیر معمولی گھٹنا کسی عام انسان کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کے کسی نیک متقی اور صوفی سنت کے ذریعے ظاہر ہوتے ہے
ہاں
تو اسے کراما ہی تو کہیں گے
ہاں ضرور
صوفی یہ کرام جو تھے جیسے حضرت خواجہ غریب نماز جی گوش یہ ادم کے آستھانوں سے جڑی کئی مطلب کرامات عقیدت م کے بیچ مشہور ہے حالانکہ اسلام میں صاف کرتا ہے مججہ ہو یا اقدامات اس کے پیچھے اصلی طاقت صرف اللہ
ہ یہ صحیح بات ہے بالکل صحیح ہے
جب انسان ہر طرح سے مایوس ہو جاتا ہے چاہے وہ کوئی لاجام بیماری ہو یا کوئی بھاری مصیبت چمتکار کی امید کرنے لگتا ہے
ہاں صحی بات ہے ہاں ہاں الگ الگ جگہوں پر وہ جاننے لگتا ہے کہیں سے ٹھیک ہو جائے یا صحیح ہو جائے
ہاں
ہوں سب سے جو آخری چانس ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے بھروسے ہوتا ہے کہ ہاں ل ایشوریہ کہیں سے کوئی چمتکار ہو جائے یہ سب اچھا ہو جائے
ہاں اور سائنس والے بھی اس کو بھی مانتے نہیں ہیں سائنس اور چمتکار کے بیچ کا رشتہ ہمیشہ تاد ٹکرا
ہاں ہاں صحیح بول رہے ہیں
ہاں سائنس کسی بھی ایسی بات کو تسلیم نہیں کرتا جیسے لیب میں ساد نہ کیا جا سکے
پیر
ہ جب ب تک مطلب سائنس وگیانکوں کو جب تک بھوت سامنے سے نظر نہیں آئے گا تب تک وہ مانیں گے نہیں
ص یہی بتا رہے ہ
اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر ٹھنڈے ت سے یر گور کرے تو اس سے کسی جد دو اور غیر قدرتی گ کو تلاشنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا پوری کائنات اور ہمارا وجود خود میں ایک چمتکار ہے
ہاں صیح بول رہے ہیں
سورج کا اپنے وقت پر نکلنا زمین پر اپنی دھوری کر گھومنا چاند سے
ہم تو سکار
طے شدہ نظام کے تحت چلنا کسی معججہ سے کم تھوڑی نہیں ہے
ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں جیسے ایک سنے ہووں کہ آپ کبیر داس کے دو ہے کبیر داس جی کی دوہیں ہیں ایک ہے جو یہاں برا جو دیکھن کو چلا برا نہ ملیا کوئی اور جو دل کھو جائے آپ نے مجھ سے برا نہ کوئی مطلب وہورم میں نے دیکھنے کے لیے چلا بہت برا کھوودا کہ ہاں کون برا ہے لیکن کوئی نہیں برا ملا اگر جب میں نے اپنے اندر خود کے اندر جھانک کے دیکھا میں نے بچار کیا دیکھا تو لگا کہ مطلب مجھ سے برا کوئی ہے ہی نہیں
وہی مطلب اس نے ایک کبیر داس نے دوہا ایک اور لکھا ہے پہلے ہر ملے ہیں تو کبیرا
ہاں ہاں ہاں
اگر ایک محج
سنٹھی مطلب جو لکڑی کا ہوتا ہے چھوٹا سا اس کو پہنے سے پہننے سے دی وہ اللہ مل جاتے ہیں کیوں نہ ہم ایک لکڑی کا خندا ہے پورا اپنے گلے میں ب
ہاں ہم مطلب منوش کا جو ہے وہ آتما صاف ہونا چاہیے وہ کسی کے بات بات پر وواد نہ کرے کسی کی برائیاں نہ سوچ ہمیشہ وہ اچ چھائی کی طرف رہے گغریب اور آسان لوگوں کی مدد کرے ایسا ہونا چاہیے اس پر اللہ سو خوش رہتا ہے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے یہ اس کا دل صاف ہے ٹھیک ہے اور کیا اور سب ٹھیک ہے
ٹھیک ہے توب پھر